وعلیکم السلام بھائی جان بھائی جان ٹھیک ہو ہاں بس بڑھیا گھر میں سب
ہاں سب ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے
بس بڑھیا گھر میں بر ناشتہ کیا
ہاں نس پ سب چ
ہاں اور سنا ہے اب بھائی جانگ گھر میں سبٹھیک ہو س کا رشتتے دار وشستتار سب ٹھیک ہے
اچھ ب ٹھیک ہےس کیا
بس بڑھیا بھائی جان ہاں بوولے بھائی جان ہم کس پہ بات کریں گے بھ جان
وہ اسپری ہو اسپ جانور تو وہے وہے ا
بھائی جان اب کی بات نہیں آ رہی ہے بھائی جان
یہیہارے
بھجان بات ہی نہیں آ رہی ہے بھجان
اب آ رہی ہے بات
ہاں آ رہی ہے آپ آ رہی ہے بعد ب آ جان نہ ب جان ہم کس پہ بات اوکے بھجان بھجان ج جو ہمارے بھجن جو ہمارے جنگلاتے ہمیں صاف رکھنا چاہیے نہ کہ کا ان میں جو یہ پیڑ ہے یہ ہمیں کاٹ جی بالکل بھائی چان یہ ہمیں کاٹنے چاہیے
اچھا
ہے نا ہاں بھائی جن ہمیں کاٹن ہی چاہیے زیادہ سے زیادہ لگانے چاہیے پیڑ ہے نا بچان جی بالکل جی بالکل صحیح بات ہے بھائی جان میں نے یہ کاٹی چاہ
جی
جو ہمارے آس پاس ماحول ہمیں صاف رکھنا چاہیے پیٹ پے نہیں جی بالکل صحیح بات ہے آپ کی بھائی جانی کاٹنے نہیں چاہیے آس پاس جو ماحولے میں صاف رکھنی چاہیے کاٹ نہیں چاہ ب جا ن ہاں ب جا بھجن اور یہ جو ہمارے ندی نال ہوئے میں صاف رہنا چاہے
جی یہ بہت صاف رکھنا چاہیے کوڑا ووڑا اس میں نہیں ڈالنا چاہیے پانی کو صاف رکھنا چاہیے بھائی جان
جی جی بالکل پانی گمی صاف
صاف رکھنا چاہیے
جی جی بالکل صحیح بات ہے آپ کی بھائی جان اس میں کوڑا نہیں ڈال د اگر گھر میں کچھ کوڑا نکلے تو وہ کس میں اس میں گاڑی میں ڈالیا اس میں ڈالے اس کو بولتے گڈ میں گاڈا کھودا چاہے تو اس سے بی ڈالنا چاہے ہاں ہاں بھائی جان آب کی بات تو سےف صحیح بات ہے آپ کی باں ہاں آار ب آپ بتائیے اس بارے میں کچھ بجان
پوز ہے کیا بار میں
جی جی بالکل
جی بھائی جان ہم جو کاٹتے ہیں ن یہ پودے پودے پیڈ ویڈ کارڈ ت نا یہ بہت غلط ہوتا ہے اگر دس پیڑٹٹ کاٹیں گے ن بیس اور یہ لگانا چاہیے
تی بائی جان اگر ہم پیڑ کاٹتے ہیں نا
جی بھائی جان
جب اگر پانچ پیٹ کاٹتے ہیں
دس لگانی
ہاں ہمیں زیادہ سے زیادہ پیڑ پ لگانے چاہیے تاکہ ہمیں کاٹنے چاہے زیادہ سے زیادہ ہمیں پیڑ لگانے چاہیے اگر ہم دس پیڑ کاٹے تو ہمیں بیس پیڑ لگانے چاہیے جی بالکل بھائی جان آپ کی بات تو صحیح ہے بھائی جان اور ہم یہ آس پاس ماحول صاف رکھنا چاہیے نا بھائی جان بھجن اور بھجن زیادہ سے زیادہ ہم نشے سے دور رہنا چ چ آج کل بھی ہاں بھائی جان آج کل بھی نشے سے آج یہ جو چاہ رہا ہے نشہ مکت بھارت اس کو بولتے جی بجان میں نشے سے دور رہنا چاہیے نشے کووئی نہ جینا سگریٹ نہ پینا کچھ چرس وورس جو ہے وہ نہیں پینا چاہیے ہے نا بھائی جان جی بالکل بائیان بائیان کوئی پیتا ہوگا اسے بولے کہ بھائی جان یہ غلط ہے یہ مت بھیو ہے نا بھجان جی بالکل صحیح بات ہے آپ کی بھ جان بھجان اور یہ جو بچے جو آج کل موبائل فون دیکھ تھ کمرے پ آ کے لے لیٹے ہوئے تھے گھر والوں سے گھر والوں سے موبائل فون لیتے اور کمے میں لی ے ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں موبائل فون پتا نہیں کیا دیکھتے ہوگئے اس موبائل فون میں
جی جی بھائی جان جی جی بھائی جان
کچھ غط دیکھتے ہو گیا اچھا دیکھتے ہو وہ ہمیں پتہ نہیں ہے الگ کمرے میں لیٹ ہوتے ہو پتا نہیں کیا دیکھتے ہو گئے ہے نا بھائی جان جی ان کو بولے کہ ان کو سمجھانا چاہیے بچہ چکو کہہ بچان یہ غلط ہے حمت کرو یہ جی بھائی جان ان کو بولے کہ یہ غلط ہے انم
جی بت آنکھیں خراب ہوتی ہے بائ چی کو ج بچے بچے زیادہ فون دیکھتے ہیں
جی بھائی جان
جی
ہاں بھائی جان ان کو صحت پہ بھی اثر پڑتا ہے نا بھائی جان
جی جی
جی بالکل ان کی آنکھیں بھی خراب ہو جاتی ہے صحت پھر بھی ارسد پڑتا ہے ان کو ہر بھائی جان
ہلو
ہلو گلیی بجار
ہاں بھجن اور یہ بزنس وزنس کرتے ہے آج کل کے لوگ کچھ چ پڑھائی کرتے ہیں گھر وال وال پنس دیتے پڑھائی کے لیے ہے نا بھ جان ہم سکول جاتے ہیں تو ہم ان کو ایک قسم کی قدر نہیں کر رہے ہ پ سو کوئی ماں ب باپ کو بائی اس کے قدر ہم نہیں کرتے ہم پائسو کو کھیلتے کھلا ہو
جی بولیے بھائی جان
ہاں بھائی جان ہاں ہمم کوئی بزنس چھوڑ دیتا ہے کہیں جگہ پہ ہے نا بھائی جاناں
جی جیل جی بھائی جان
ا وزٹ ڈالتا ہے وہ بن سے لیتا ہے گھر والوں کو پھر کوئی کچھ ڈال دیتا ہے نا بھائی جان
جی
ہاں بھائی جان اور اگر کسی گاؤں میں ماسٹر ہوتے ایک ماسٹر ہوتے دو ماسٹر ایک ہی گاؤں میں مسٹر کوپ آس میں مشورہ کرنا چاہیے کہ ہم ایک ہی گاڑی میں جیسا آپ کے ایئر نہیں سلوٹ کرنا چاہیے ہے نا بھائی جان جی بھائی جان ان کو بولے کہ ہ جی بھ جان ہمیں پہ کرکٹ بھی پسند ہے والی بال بھی پسند ہے آپ کو یہ پائی جان یہ پسند کرکٹک
اچھی لگتا ہے کرکٹ والی بال بھی بہت اچھا لگتا ہے فٹ بال بھی بہت اچھا لگتا ہے
جی بالکل صحیح باتیں ب جائیں مجھے والی بال زیادہ سے زیادہ والی بال اور کرکٹ پسند ہے مجھے بچ جان
اپ کھیلتے ہو والی بال ہلو
ہاں بولیے بھائی جان ہاں بولیے
آپ کھیل دو ہو والی بال
ہاں والی بال بھی کھیلتا ہوں کرکٹ بھی کھیلتا ہوں بھائی جان ہاں بھائی جان جی بھ جان اور زیادہ سے زیادہ ہمیں نشے سے دور رہنا چاہیے بھائی جان بھ جان ہم کو علم ہونا چاہیے زیادہ سے زیادہ ہم کو پڑھائی کرنی چاہیے بھائی جان اگر ہم دکان پہ جاتے ہیں ہم دکاندار بولتا ہے کہ کتنے پیسے دے دو ہمیں پت نہیں ہوتے وہ کتنے ہو گیا ہمیں اس کو اتنے پیسے دیتے ہو وہ اتنا واپس دینا چاہیے کہ ہمیں پتا ہی نہیں ہے وہ کتنا د گا ہمیں واپس مجھے کتنا دینا ہے نا بھائی جان
شی بائی جنجی جی
جی بھائی جان ہمیں ان کو گاڑی میں کہیں جاتے ہے کہیں جاتے ہم ان کو اتنے پیسے دیتے وہ اتنا واپس دیتا ہے ہمیں پتہ نہیں کہ وہ کتنا ہمیں واپس دے گیا ہے نا بھائی جان بھائی جان آپ بولے اس بارے میں کچھ بجان
جی یہی بات ہے سب کو کس بارے میں
اس ہاں بھ جان ہاں بولیے بائی جان
جی بولیے بولیے آواز آ رہی ہے
ہاں بھائی جان آ رہی آواز بھ جان آپ بولیے بارے میں کچھ آپ ب بول کچھ بولیے کچھ کچھ بولی آپ بھائی جان
جی بولیے آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے چائے کافی
سب کچھ سب کچھ بجن ہاں بجان بجن ہاں سب کچھ پسند ہاں بھائی اگر ہم بازار جاتے ہم تو پلاسٹک بیگ ہم تو پلاسٹک بیگ سے ہاتھ لیتے ہیں نا بھائی جان
بیگ ملا
ہاں بھائی جان ہمیں پلا ہمیں پلاسٹک بیگ نہیں لینا چاہیے اگر ہم بازار سے جاتے ہیں ہم تو سبزی لاتے ہیں اس میں ہے نا بھائی جان ہم پلاسٹک دکاندار ہمیں پلاسٹک بیگ دیتا ہے ہمیں گھر سے ہی کاٹن بیگ لینا چاہیے اسی بھی لے لے سب جی جی کچھ میٹ ویٹ لانا چاہیے تو اسی میں لائیں اگر ہم پلاسٹک بیگ لیتے تو اس میں ڈال دیتے اس سے بیماری بیماری اٹھ جاتی اس پلاسٹک میں اس میں بہت ساری اس میں بہت سارے ملاوٹ ہوتے ہے ہے بھائی جان
جی بھائی جان جی بھائی جان بہت غلط ہے بات ہے
جی بھائی جان ہمیں زیادہ سے زیادہ پلاسٹک بیگ استعمال نہیں کرنے چاہیے زیادہ سے زیاہ میں کاٹن بیگ استعمال کرنے چاہیے ہیں نا بھائی جی جی بھائی جان بھائی جان اور یہ ندی نالوں ہمیں صاف ہونا چاہیے نہ کہ
جی جی جی بہت صاف رکھنا چاہیے یہ کوڑا ووڑا جو ہے نا کسی گڈے میں کھودنا ہے
ہاں بہ جی بالکل صحیح بات ہے آپ کی بھائی جان بھائی جان اگر ہم پانی صاف رکھیں گے تو ہمارا صحت بھی صاف ہو جائے گا اگر ہم اگر ہم پیڑ کاٹتے ہیں تو ہمارے یہ جو ہوا وہ خراب ہو جاتی ہے نا بھائی جان جی بھائی جان بھائی جان ہمیں زیادہ سے زیادہ پیڑ لگانے چاہیے ہمیں آکسیجن بھی ملے گا سب کچھ ملے گا انہی پیڑوں سے ہے نا بھائی جان آپ بولے اس بارے میں کچھ بھائی جاں
بھییڑ کو بار میں
ہاں
پیڑ کے بارے میں بتاؤں گا
ہاں بائی جان اسس میں بارے میں بولے کچھ آپ
یہ بہت لگانی چاہیے کاٹنی نہیں چاہیے اور یہی بات ہے سب کو بولنی چاہیے
جی بالکل صحیح بات بات ہے آپ کی بھائی جان ہمیں پیڑ لگانے چاہیے نہ کہ کاٹتے چاہیے نا بھائی جان
جے
جی بالکل اور بھائی جان ہمیں ہمیں ہمیں زیادہ سے زیادہ نشے سے دور رہنا چاہیے نشہ نہیں کرنا چاہیے ہے نا بھائی جان
جی جی جی جی
جی بالکل صحیح بات ہے آپ کی بائی جان بھائی جان اور بچوں کو موبائل زیادہ نہیں دینا چاہیے ان کو پڑھائے جی بالکل صحیح بات
پڑھائی پہ دھیان دینا چاہیے
ہاں بھائی جان اور ایک بات ہے کہ اگر ہم گھر والوں سے پیسے لیتے وہ پڑھائی میں لگا دیتے ہیں وہ ہم پڑھائی نہیں اچھے سے کرتے ہیں ہم اسکول میں وہاں ادھر ادھر دیکھتے ہیں کلاس نہیں اٹینڈ کر پاتے ہیں ہم ہے نا بھائی جان
جی بھائی جان جی جی
بجان بجا ہے بھی ماں باپ کی بس کو قدر کرنی چاہیے نا بھائی جان اور اور بھائی جان ہمیں زیادہ سے زیادہ ایمان کی خدمت کرنی چاہیے صف ایمان بھی بہت ہے صفائی نصف ایمان ہے نا بھائی
جی بھائی جان جی بھائی جان
جی ب جان ب جان ہمیں نماز پانچ وقت ادا کرنی چاہے کسی بھی صورت
جی جی کسی بھی شورت میں پانچ وقت نماز پڑھنی چاہیے
جی بالکل بالکل بات ہے کسی بھی ہاں اللہ تعالی بھی فرماتا ہے کہن نماز پڑو کہ ہممیش سے صحت بھی اچھا رہتا ہے نا بھائی جان جی بھائی جان
جی
چلو بھائی تھینک یو آپ
تھینک یو آپ کے ساتھ وہ دوبارہ بات کریں گے اچھا لگا تم سے بات کرنے اوکے بھائی جان اللہ حافظ